جی
ہلو
ہاں جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
جی خیریت آپ بتائیں س گھر سب کیسا ہے
جی اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں الحمد للہ آپ بتائیے
ب سلہ کا شکر ہے اورتا ہے کیا سب چل رہا ہے
الحمد للہ چل رہا ہے بس کیا کر رہے تھے آپ
کانا وانا نہیںائ نا
جی خالی آپ بتائیے
ہاناونا خاتص فاری تو اغر ب ہے
اچھا
ہاں اتنی گرمی ہو رہی ہے نا کہ پوچیں ہم پس
ہاں بہت گرمی ہو رہی ہے اس ٹائم پر تو گرمی میں ایسا بے حال ہوا پڑا ہے کہ نکلنا بھی بے حال ہوا
ہاں صحی کہہ رہی ہو بس دھوپ میں تو جانے کا دل نہیں کرتا اور دوپہر میں باہر جاانے کا دل نہیں کرگتا
ہاں لیکن وہ یہ ہے نا مزدور جو لوگ ہیں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو ج تو گرمی گرمی کے لیے کام گرمی میں کتنی بھی گرمی ہو وہاں جانا پڑتا ہی ہے جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں
یہی تو ہے
جی ہمیں دیکھ لو ہم جو ورکنگ ہے لیکن ہم جاتے ہیں جاب پر گرمی میں اتنی گرمی میں ابھی بہت گرمی ہے اس ٹائم پر اتنی گرمی ہے کہ کوئی نہ ہی نکلے تو ہی اچھا ہے
ہاں بہت زیادہ ٹیمپریچر لگ رہا پ تھا تین چار دن سے
ہوں اس ٹائم پہ پتا ہے اس گرمی کے چکر میں لوگوں کی اتنی طبیعت اتنی ہیل پ اثر پڑ رہا ہے اتنی طبیعت خراب ہو رہی یہاں تک کہ میری خود کی ہو رہی ہے
ہاں صحیح رہہ رہے ہو
اس ہاں میری مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریسینٹلی میں ابھی یہ گرمی کے چکر گرمی کے مارے ا اتنی حالت خراب ہوئی اس کو ہاسپٹل پہنچایا اس کے اس کو نا سانس تک نہیں آ رہی تھی اس گرمی میں کو کر کھا کے ب ہووش ہو گئی وہ
اچھھر ہاں کیسے ہوتا ہے ب بغیر م یہے پتا ہے باہر نکلتے ایسا لگتا ہے کہ جل رہا ہے چل رہا ہے
ہاں ہم کبھی اسکوٹی وغیرہ بائک وغیرہ پہ بیٹھ ج جائے نا تو اتنا اتنا گرم ہو جاتا ہے وہ سیٹ کتنی گرم ہو جاتی کہ بیٹھنا بیڈ
تنا دشوار ہو جاتا
ہاں بس گرمی میں یہ ہے گھر میں رو اے سی میں رو اپنا آرام کو
ہ ہا
لیکن وہ یہ نا کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کم
صحی کہہیے کام کرنے کے باہر جانا ہی پڑے گا اور کیا ہے
ہ کیونکہ انہیں کمانا ہو تو اپنے پیٹ کے لیے تو کچھ بھی کرنا پڑے گا مزدور لوگ جو ہوتے ہیں غریب جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے بارش کیا باہر کیا ہو رہا ہے کتنی ہے کیا ہے اب ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہم جیسے لوگ آرام سے سے بیٹھے ہوئے ہیں فرصت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا اے سی میں بیٹھیں گے کولر میں بیٹھیں گے آرام سے لیکن جو غریب ہیں پیٹ پالنے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں باہر جانا ہے دوست سو روپئے کے لیے دہاڑی کے کام کے لیے وہ گرمی میں محنت کرتے ہیں
ہ سی ت رہے بس س کیا کریں
ہ ہ گھر میں ہاں گھر میں بھائی باپ پاپا ایسے جاتے ہیں ان ان کو دیکھ کر بہت برا لگتا ہے کتنی گرمی میں ہ اتنی گرمی میں بھی جانا پڑ رہا ہے
ائم کر تھاک نا بارش بھی کنی ہو رہی ہے اور اوپر سے لو اور چل رہی
ہاں ہوا چل رہی اتنی بری کی منہ پہ پڑ رہی ہے نا تو گرم چہرہ ہو رہا ہے
ہاں بس ن
اسسی گرمی کے چکر میں ہماری طرف آگ لگ گئی اتنا آگ لگنے کی وجہ سے سے ہاں لوگوں کی جان چلے گا
اس ہی
ہاں اتنی گرمی کے چکر کر میں پتا یہ ہے کہ روڈ پہ میں جا رہی ہوں روڈ پہ اتنی گرمی ہو رہی ہے دھوپ اتنی تیز ہو رہی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو کر آنکھیں بند ہونے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں
ہاں ہاں صحی گ ہے بس
سامنے کی بات ہے کہ ریسینٹلی میں ابھی جا رہی تھی میں اور گرمی کے بارے تھوڑی سی آنکھیں بند کر رہی ہیں اس کا ایکسیڈینٹ ہو گیا
ہاں اچھا
ہاں جی
بتاؤ ایسے ہو رہا ہے گرمی میں ڈریال تو بہت حال ہے سارے بتا رہ نا
ہاں بہت برا حال ہے اس گرمی سے تو
مطلب دوپہر میںلب سس میں باہر جھانکانے کا بھی دل نہیں کرتا اور بہت مشکل سے ہی مطلب گرمی کٹنے والی ہے اور
ہ بس وہی ہے نا کہ ضروری کام پڑتا ہے تو جانا پڑتا ہے ہ کالج وغیرہ اسکول وغیرہ ہے تو جانا
ہاں اوررب دال وکر ا تو توب اتنی گرمی ہوگی کہ مطلب کہ گھر میں ہی تیار ہوگے بیٹھنے کا بے وہ گھر کے کپڑوں میں وہ بھی
ہاں تیار ہونے کا بھی دل نہیں کرے گا کہ بس پڑھے رہو پڑھے رہو لیکن جانے والے جائیں گے عید پر بھی دھوپ میں بھی باہر نہیں ک لیں گے اتنی اتنا تیار ہو کے لڑکیاں نکلیں گی دھوپ
ہاں اپنے ریلیٹیو میں جانینا پڑتا
ہاں گھومیں گی پھریں گ اتنی دھوپ میں میں تو حیرت کرتی ہوں کہ اتنی دھوپ میں کیسے نکل رہی
میرا تو دلی ہی نہیں کرتا پتا باہر جانے کا دکھ ہوں ہ میں سوچتی ہوں گھر میں رو اپنے لوور ٹی شرٹ ن بس
بس ہاں لور ٹی شرٹ میں رو اپنا اے سی میں رو کولر میں رو لیکن یہ ہماری سوچ ہے جب لوگوں پہ بیتتی ہے نا انہیں پت ہوتا جن لوگوں پہ بیتی ہے
کھڑ ہواؤ تو کچن میںچھنے نم نکل
ہوں ذرا سی دیر تم کچن میں کھڑے ہو جا تمہارا بے حال ہو جات ہے حال ان لوگوں سے پوچھو جن کے اوپر ابھی رہی ہے جو بھی ب کام کر رہے ہیں باہر
ایسی ہوتا ہے گرمی میں تو کیا کریں اس سے صحی نا سردی لگتی ہے پت ہے
سردی میں بھی یہ ہے کہ میں تو سردی مجھے اتنی پسند نہیں ہے سردی میں یہ ہے کہ ٹھنڈ ٹھنڈ لگتی رہے گی اور بیٹ ہی رہ میں
کسی کسی کو سردی صحیح لگتی ہے ہاں پھر بھی ٹھیک ہے سردی
مطلب اس میں باہر تم کپڑے پہن کر نکل سکتے سبر پٹ کے بولے اس میں تم پتاؤ گے تم مطلب کتنا ہلیا کپڑا پہناو گیا مطلب توم گرمی ہی لگے گی توتنے نکلو گے تو
ہاں اس میں اگر اس گرمی میں ٹاپ بھی ڈال لیا نا تو بائی بہت گرمی لگ رہی ہے اس
صحیح گ ہے کتنے گھرمی چلے گ ابھی تو بیچ میں فورٹی فائیو ٹیمپریچر تھا
ٹمپریچر تو ہائی پری جا رہا ہے اس کریں گے
اور سیکاری
ہ سحی کہار ہے
یہی دعا ہے اللہ سے کہ جلدی سے جلدی بارش کرتے تھوڑا سا موسم ٹھیک کر د ہیں
بارش نہیں ہوئی تھی تھوڑی سی تو مطلب اس نے گھمس کر دی ت تھا تھا پورا نا
ہاں اس کی وجہ سے اور زیادہ ہو گیا
س مج جا
ہاں یہ دس پندرہ منٹ کے بارش سمجھ میں نہیں آتی
بس پندرہ منٹ کی بائک سے تو بہت گھمس ہو جاتی ہے
ہاں بہت گمس ہو جاتی ہے
ہاں
ہ اور یہ ہے کہ یہاں پہ آگ واگ بھی لگتی رہتی ہے اور کچن میں کام کرو یہاں آگ لگتی رہتی ہے کبھی بھی کچھ بھی گرمی سے آگ لگ جاتی ہے
ہاں صحیح صی کرارو ایسے ہوتا
ہوں
گرمی والرمی نا مطلب
اس ٹائم پہ تو رات کے ٹائم بھی رات کے ٹائم بھی ہوا تک نہیں چل رہی ہے کہ یہ ہوا ایک ہوا چل جائے کہ ہاں تھوڑا سکون مل جائے نہیں
ہاں نہیں ہاں ایسی لگا ہم تو پت ن اب چائلی میں میں تلا با ہے دو تین دنے
وہی وہ وہی امیر لوگ صحیح رہتے ہیں جو اے سی لگوا لیتے ہیں آرام کرتے ہیں اپنا ٹھیک رہتے ہیں
اور گرمی میں شاہید موت ہو رہی ہے نا تو اے سی بھی کم پڑ جا پت ہے
ہاں اے سی بھی بہت کم ہو رہا ہو جائے گا اے سی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا
ہوں
ہاں اور کھانا وانا کھا ل
بس سبپ
کیا ہاں جی خال ابھی پار باریک و بات س کیا کیا خال آج
ہ جی تو وہ آپ کھائے تھے
اچھا
ہ گرمی میں کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا امی سے تو ان سے بنا ہی نہیں گیا تھوڑا جلدی جلدی بنایں چل جلدی دیا سب کو فیملی میں ایسے مطلب دس منٹ بھی کچن میں اگر چلے جاؤ نا پانچ منٹ بھی چلے جاؤ نا ایسے پسینے چھوٹ جاتے ہیں پسی ن چھوٹ جاتے کہ دل کرتا ہے نھالو بس
بس
دعائیں کر رہی ہوں نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں بھائی ہم تو اللہ بس یہ جلدی سے جلدی گرمی تھوڑا کم کر د تھوڑا انسان کو وہ کر د تھوڑا ہمیں
ہ تھوڑی راحت مل جائے تھوڑا دل کو تسلی مل جائے کہ اس اس گرمی سے چھٹکارا مل جائے ہے تھوڑا سا شاید اب عید بار ہی ہوگی گرمی تھوڑا تھوڑا کم
ہاں سیرا
ہاں اور عید کی شاپنگ ہوگئے
ہاں ہو گائی بس
گرمی میں بہن کہاں جانا ہو رہا ہے اتنی گرمی تو ہو رہی ہے کہاں مارکیٹ جائ
ہاں صحیح کہرہی ہو
میرا بھی بین گرمی میں میرا بالکل بھی نکلنے کا دل نہیں ہو رہا کہ میں مارکیٹ جا کے اپنے نکاح بولے سب کو کپڑے اور اتنی بھیڑ اتنی بھیڑ پت نہیں عورتیں کیسے چلے جاتی ہیں
اور
اور پھر بچوں کو لے کے جاتی ہیں اتنی گرمی میں انہیں بچوں کو انی تو اتنی گرمی لگتی ہے
بسوں گری میں لے جاتے ہیںپ
ہوں چلیے بس یہی بولنا تھا کہ گرمی سے تھوڑا بچ کر رہی ہے
صحی آ رہ ہے
گھر میں رہیں چلیے اللہ حافظ
جی السلام علیکم اللہ حافظ
اللہ حافظ وعلیکم السلام